ہیلو
ہائے کیسی ہو
ہائے میں ٹھیک ہ تم کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں اپما بنا رہی تھی تم اپما بناتی ہاں
میں نہیں میں نہیں بناتی تم کیسے بناتی اما
میں سوجی کا روا بولتے ہیں نا
ہاں ہاں
اس کا اگم اچھا لگتا ہے
اچھا میں نے سنا ہے کہ سبزیاں وغیرہ ڈال کے بناتے ہیں
ہاں ویسے ہی بنتا ہے
اچھا کیسے بناتی ہو ت
اپما جو روا ہوتا ہے نا
ہوں
کو پہلے آپ سوک بھی کر سکتے ہو نہیں تو ادر وائز اس کو ڈائریکٹ بھی بنا سکتے ہو
اچھا
ہاں پہلے آپ نے جتنی بھی ویجیٹیبلس اس میں ڈالنی ہے وہ آپ چاپ کر لو جیسے گاجر کاٹ لو شملہ مرچ ہے اور مٹر ہے اور بینس جو بھی آپ نے ڈالنا ہے وہ ڈال لو اس میں تھوڑے سے نا پینٹس بھی فرائی کر کے ڈال دو تو ا تھڑا کررنچ آتا ہے فرائی پین لو اس فرائی پین یا کڑھائی جو بھی آپ نے جس میں برتن میں بنانا ہے وہ برتن لو اس میں زیرہ رائی اور تھوڑی سی جو وہ انڈے کے برجی میں جو پیاز ڈلتی ہے نا چوپ ایک دم چوکور چوکور چ بیس ہاں وہ تھوڑی سی پیاز ڈال دو زیرا اور رائی ڈالنے کے بعد اس میں پیاز ڈال دو پھر پیاز ہو جائے تو اسی میں مٹر کے مونگ پھلی کے دانے ڈال دو آپ مونگ پھلی کے دانے پہلے بھی ایسے کر سکتے ہو کہ تل کے کبھی کبھی میں دونوں طریقے سے بنا لیتی ہوں تل کے بھی کبھی کبھی ہے نا جب زیرا رائی ڈالنے سے پہلے تل کے مونگفلی کے دانے نکال لو پھر اس میں زیرہ رائی ڈال کے پھر ساری ویجیز ہلدی نمک تھوڑا سا میگی مسالہ ڈال دو تو ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے تھوڑا سا ہلدی نمک تھوڑا سا نیمبو ڈال دو اور پھر اس میں جو اپن سو کر کے روا رکھ ا ہوا نا تھوڑا سا پانی ڈال کے دس پانچ وہ روا آپ کو اچھے سے سے ڈال دو اور پھر جو مونگ پھلی کے دانے اپننے تل کے نکالے تھے وہ مونگ پھلی کے دانے پہ ڈال دو مونگ پھلی کے دانے آپ سبزیوں کے ساتھ جب آپ فرائی کر رہے ہو تب بھی ڈال دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ کہ اس میں کا جو کرنچ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ویجیٹیبلس کے ساتھ تھوڑا سا سافٹ ہو جاتے ہیں ویسے مجھے کرنچی پسند ہے تو میں کبھی نکال لیتی ہاں کبھی ایسے ہی ڈال دیتی ہوں کبھی اسی ملا کے ڈال دیتی ہوں اچھے لگتے ہیں اس کو گرم گرم کھاؤ تھوڑا سا اگر آپ نے فلیور چاہیے تو اوپر سے بھی نیمبو ڈال کے کاؤ تو اچھا لگتا ہے ایک بریڈ کا بھی اپما بنتا ہے سیم ایز ا
میں کرتی ہوں وہ موٹی سی نہیں آتی ہے میں ٹکڑا ہوں میری موٹی کو میں اس کا اپما بنی وہ بھی ٹیسٹی لگتا ہے
سم جی سے بولتے ہیں
یہ نہیں پتا مہارتکڑوں میں آتی موٹی والی
ہاں ٹکڑی ٹکڑی رہاتتی ہے بن پور کے برابر نا
ہاں ہاں ہاں اس کا بھیا بہت اچھا لگتا ہے ہاں بمبینو کمپنی
ہلو
ہاں ہاں بمبینو بولتے ہیں اس کو
ہاں تو کیسے بناتے ہیں اس کو
بمبی ن والی ہاں بمبینوں والی جو سیوئیں ہوتی ہے نا اس کو کیا بولتے ہیں وہ لے لو اس کو پہلے ایسی پڑھائی میں ایسیے روسٹ کر لو بنا تیل کے
اچھا
کروس کر لو ہلکی براؤن ہو جائے اس کو سائڈ میں نکالو پھر اسی کھائی میں تیل ڈالو اور پھر وہ تھوڑا سا کیا بولتے ہیں رائی ڈالو اور وہ ہری مرچ ڈالو کی پتتا ڈالو اور کیا بولتے ہیں چنیک دال یا عرت کی دال ڈالنی ہے تو وہ تھوڑی سوئی سی ڈال دو اور اگر کاجو جو بھی ڈال سکتی تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے
اچھا
کاجو روس کر لو پھر پیاز ہوتی ہے پیاز چوپ کی ہوئی وہ ڈال دو اور سبزیاں تمہاریے پسند کی فرینچ بینس ہوتی ہے مٹر گاجر اور کیپسیکم سب فائنلی چوپ کر لو باریک باریک نا ساری سبزیاں ڈال دو اور نمک ڈال دو اور ہلدی ڈالتی بھیمی آج میں چھوڑ دووں پانی بھی ڈالنا ہے اور سافٹ ہو جائے وہ اس کے بعد وہ جو ب پیرا وہی ہے نہیں نہیں مٹر نہیں نمک ڈالو بالکل سافٹ نہیں کرنا تھوڑا سا ہھاادا کررنچ ہے تو تو یہ جو بمبینوں سے وہیں آتی ہے اس کو تین بولو پھر اس کو ڈال دو اور پھر اس کو ڈال کے تھوڑا سا مکس کرو پھر ج جیس سے ایک کپ وہ بینو سوئی ہے تو ایک کپ وہ ڈالیں گے پانی
اچھا جتتی سے نہیں اتتا پانی
ہاں اتنا پانی ڈالو اور نمک ٹیسٹ کر لو ا آج میں پانچ دس منٹ پہ ہی ڈک کے رکھ دو اور پھر ہری د نمبو ڈال دو ہاں وہ ڈال دو وہ بہت ٹیسٹ لگتا ہھ
ہاں اچھی بنتی ہوگی ببین ببیو کی کھیر بھی بہت اچھی بنتی ہے کھیر بنائی ہے تم نے ابھی
اسلی بھائی ہاں بنائیے
ہاں میں تو کیا کرتی ہوں جب مطلب یہ تھوڑا سا بٹر یا پھر دیسی گھی لو اس میں ک ہری لائی تھی اور جو میٹھی والی اسٹک آتی کیا بولتے ہیں اس کو دال چینی ڈائے وہ بالکل تھوڑی سی اسمیل کے لیے ایک ایک ہری الائچی اور بھائی بالکل تھوڑی سی دال چینی وہ ڈال کے پھر اس میں کیا بولتے ہیں دودھ پلٹ دو دودھ پلٹ دو پھر اسی میں م اگر آپ نے بیم بینوں سوئی ڈالنی ہے تو پہلے خوب اچھے سے دودھ کو پک جانے دو جب بہت مطلب ایک ایک لیٹر دودھ جب آدھا لیٹر بچے تب اس میں تھوڑی سی جیسے آدھا کپ جو بنو سیوئی ہے نہا ایک لیٹر کے دودھ کو پکا پکا کے آدلی کر دو پھر اس میں جو بم دینوں سوئی ہے نا اس کو تھوڑا سا مکسر میں نا ایک ایک بال بس گر سے چلا دو کہ وہ ایک کے دو تین ٹکڑے ہو جائیں بس پھر اس کے بعد کیا بولتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پکاتے رہو پکاتے رہو جب وہ پک جائے ایک دم یہ کہ سوئیں گل گئی ہے سافٹ ہو گئی ہے تو پھر جب وہ ریڈی ہو جائے جب وہ ٹھنڈی ہو جائے تو اس میں اس میں ٹھنڈی ہونے کے بعد ماوا ایڈ کرتے ہیں نہیں تو ماوا پھٹ جاتا ہے اسمیل کرنے لگا تھوڑا سا سو ڈھائی سو گرام ماوا ڈال دو نا اتنی پیاری لگتی ہے وہ بہت پیاری لگتی ہے اور تمہیں گارڈنش کرنا ہے جو تم ڈرائی فروٹ اور ڈرائی فروٹ اور وہ کیا بولتے ہیں گری وغیرہ کھوپرا وغیرہ تو آپشنل ہے کیکہ کہ بہت سارے لوگ نہیں پسند کرتے نکال کے پھینک دیتے تو دین میں بہت کم ڈالتی ہوں تو بس کوکونٹ ڈال تو گریٹ کیا ہوا ڈرائی فروٹ ڈال کے گارنش کر بھی اتنی ربڑی جیسی اتنی پیاری لگتی ہے تم ڈرائی ج
ہاں ٹیسٹی لگ رہی ریسیپی بہت ٹیسٹی لگ رہی جیسےس آاب سے بتا رہی ہو
ہوں بمبے برییاانی بنائیے کبھی تم نے
بمبے بریانی نہیں میں نے نہیں بنائی
بمی بریانی بھی حیدرآبادی بریانی جیسی بنتی ہے
اچھا
ہ ہ مٹن کی بھی بنائی چکن کی بھی بنائی بومبے بریانی میں چاول کو بوائل کر کے پورا پہلے تین چار گھنٹے کے لیے چاول کو پکا لو ایٹی پرسینٹ کو کر لو ہنریڈ پرسینٹ کوک نہیں کرو
تین چار گھنٹے
تین گھنٹے میں ہاں تین چار تین گھنٹ میکسم بھگانا اس کیونکہ جو بریانی کے چاول ہوتے نا ہم تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں
ہاں ہاں پکانا تو بہت ہے
ہاں تین گھنٹے انہیں بھگا دو پھر اس کے بعد مسالہ ادھر جو آپ نے بنانا ہے بریانی میں جو بھی ڈالنا ہے ہم تو ریڈی میڈ بریانی مسالہ منگواتے ہیں وہی ڈال دیتے ہیں پھر بھی لیکن میں آپ کو احتیاطی بتا دوں سب سے پہلے تو آپ نے پیاز تل لو بہت ساری کم سے کم ایک پلیٹ فل پیاز تل لو پھر آدھی پیاز نکال ہاں آدھی پیاز نکال کال لو اور اسی پیاز میں پھر ٹماٹر دھنیا پاؤڈر لا لو مرچی نمک اور پنےی پورا گرم مسالہ پسا ہوا بھی جائے گا اور کھڑا بھی گرم مسالہ جائے گا پورا پھر اس کو اچھے سے مکس کر لو پھر ایک آتا ہے بامبے بریانی مسالہ آتا ہے وہ پھر ڈال دو اسی مسالے میں مٹن ڈالنا ہے مٹن چکن ڈالنا ہے چکن ڈال کے دو تین ویسل دے دو گوشت گل جاتا ہے پھر آپ نے جب چاول ابل گئے ابالنے رکھ دو ادھر جب تک سیٹی ویسل آ رہے ہیں دو تین تو ادھر جب تک چاول ابالنے رکھ دو چاول ابل جاتا چاول ابالنے کے لیے زیرا اور تیز پتتا نیمبو نیمبو کے سلائسز تھوڑا بہت سے اور تیل ڈال دو تو وہ اچھا س فلیور سیھ جاتا ہے اس پھر اس کو چھان دو چاول کو جب تک ادھر سالگ بھی اس تو جو گریوی بریانی کی بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ریڈی ہو جاتی ہے فزر پرت لگا دو پوری ویسے ہی جیسے حیدرآبادی پرت والی بریانی بنتی ہے نا ویسے ہی لیئرس لگاتےو چاول اور پہلے نیچے سب سے پہلے نیچے نا سالن لگاؤ سالن کا جو اوپر اوپر کا تیل ہوتا ہے نا بھگونے میں سب سب سے پہلے وہ ڈالنا چاہیے اس سے بریانی نیچے لگتی نہیں ہے
اچھا تیل نہیں ڈالتے پہلے بہت سے لوگ تو سے تیل بھی نیچے ڈال دیتے ہیں نا نیچے
وہی وہی ب سالن کا اوپر کا تیل لے کے وہ ڈال دو وہی والال تھ سال اوپر اوپ کا توڑ ل کے وہ نیچے ڈال دو تاکہ فلیور بھی خراب نہیں ہوگا کا وہ چاول کی وجائے کچے تیل کا فلیور آتا ہے تو سالن کا تیل ڈالو پھر چاول کے لیے پھر پورا سالن ڈالتے جاؤ بیڑ لگاتے جاؤ ایسے کر کے دم کر تو دم کر دو کب اس کو کوئلے کی پگار بھی دھونگھار دے دو تو اس سے بھی وہ اچھا فریگنس آتی ہے اس میں دیسی گھی لو ایک کوئلہ جلا لو اس کو سائڈ میں دیسی گھی لے کے کوئلے کو اتار کے پھر اسی کو الومینم فائل میں پلٹ کے اسموو دے دو بہت اچھی آتی ہے اس
ایسے تو انگارہ چکن بھی بنتا ہےا کوئل کے پار ج گاراج
ہاں انگارا چکن بھی اچھا لگتا ہے
ہاں وہ بھی ٹیسٹی رہتا ہے ہاں میں نے بنایا ہے
اس بنایا
رکھ لو اور پھر اس میں تیل لو اور وہ کیا بولتے ہیں کیا تھوڑے س گرم مسالہ ڈال لو جیسے چھوٹی الائچی اور وہ کیا بولتے ہیں دال چینی کا تو بتلو اور مسالا ڈال ل کتنا زیادہ نہیں ڈالی یہ دونوں چیزیں ڈالی ہیں تیل میں
ہاں
پیاز کو پیس لو پیاز پیس پیاز کو پیسنے کے بعد پھر اسی پیاز کو اس میں ڈال دو مسالے میں اور میں تادر ک لس ن اور پیاز ایک ساتھی پیس لیتی ہوں وہ ڈال دو اس کے بعد جب وہ ہو جائے پیاز کو ڈال دو مسالے میں اور بران کالر کی ہو جائے تو اس میں وہ ٹماٹرٹماٹ ٹماٹر نا بہت لوگ پیسہ ڈالتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا وہ چاپ کیے وہ جیسے آملیٹ میں ہوتا ہے نا مطلب ویسا ڈال تو ٹماٹر ڈال دو ٹماٹر کے نمک ہلدی دھنیا حلد ی گرم مصالا
ہوں
ہاں
اچ پانی چالو اور
ہاں پانی بالکل تھوڑا سا ڈالنا ہے نا
کیا چیز
پانی ہلکا سا ڈالنا ہے نا
نہیں پانی ڈال دو اپنے انداز سے جتنی تتیں گریوی چاہیے وہ ڈال دو دھیمیاج میں کر کے پندرہ منٹ بیس منٹ کے لیے چھو دو چکن بھی گلنے میں پندرہ منٹ تو لتا ہی ہے نا تو پھر وہ ڈال دو اور اس کے بعد جب وہ پک جائے تو گھی لو اب کوئلے کو جلا لو پھر اس میں کٹوری رکھو وہ چکن جو گریوی ہے سالن جس بھگونے میں چھوٹی سی کٹوری ڈالو اس میں کوئلہ ڈالو گھی ڈالو اور